ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسی ہیں
میں بالکل خیریت ہوں آپ بتائیے آپ کیسی ہو
جی ہمارے یہاں پہ بھی سب خیریت سی ہیں اور کھانا ہو گیا آپ کا
ہاں ہاں جی میرے گھر کھانا پک گیا ابھی ہم نے کھایا نہیں ہے کھانا
اچھا ایسا کیوں
ہاں ا بھی لائٹ نہیں آ رہی تھی ادھر تو ہم نے سوچا لائٹ آ جائے گی جب بھی سب لوگ ساتھ میں کھائیں گے بیٹھ کے
اچھا وہاں پہ بجلی کی سمسیا چوبیس گھنٹے رہتی ہے یا پھر ابھی
ویسے تو نا موسم کے حساب سے آج کل تو بہت زیادہ دقت آ رہی ہے وقت کے حساب سے بہت زیادہ بجلی کٹ رہی ہے ویسے تو نہیں رہتی ہے کبھی کبھار جاتی ہے لیکن ابھی نا موسم تھوڑا چینج ہو رہا ہے آندھی بارش ہو جاتی ہے تو بار بار جا رہی ہے آ رہی ہے ایسی دقت کر رہی ہے
ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ موسم کی وجہ سے سمسیا آ رہی ہے نہیں تو ایسا تو نہیں ہے مطلب ہر وقت ویسے بجلی تو ایک ایسی عام چیز ہے کہ جس کے بنا آدھے سے زیادہ کام اس زمانے میں ادھورے ہیں
ہاں جی بالکل ماشاء اللہ آپ نے صحیح فرمایا بجلی کے بنا تو آج کل رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ پتا ہی ہے گرمی اتنی بھینکر پڑتی ہے پیڑ پودے آس پاس ہوتے نہیں ہے تو ہوا لگے تو سارا کام لائٹ کے اوپر ہی رہتا ہے بجلی کے اوپر ہی جیسے کہ اب پنکھا فریج سب کچھ فری لائٹ کے بنا نہیں چلتا نا
جی ہاں آج کل اتنے سارے ینتر بن گئے ہیں اتنی تکنیک آگے بڑھ گئی ہے کہ بنا بجلی کے تو کچھ ہے ہی نہیں
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل ہم نے صحیح فرمایا اور نہا ابھی ہمارے ادھر تو ہاں بولیے آپ بولیے آپ کیا کہہ رہی تھی
ارے میں یہ بول رہی ہوں کہ پہلے کے زمانے میں آپ نے دگاؤگا کہ پہلے اگر بائی چانس بجلی کا اتنا نہیں تھا پہلے بجلی نہیں آتی تھی تو اتنی سمسیا نہیں آتی تھی کیونکہ پہلے ہوا چاہیے ہوتی تو لوگ پیڑوں کے نیچے بیٹھ جاتے تھے اور ایسا رہتا تھا لیکن اب نہیں رہ پاتے آج کل تو اے سی کولر الگ سے پنکھے الگ سے چلتے ہیں آج کل تو پانچ منٹ کے لیے بھی چلے جائ تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں دوسرا چیز یہ ہے کہ اب آج کل ریپ فریجریٹر جیسی چیزیں بہت بن گئی ہیں
ہاں جی بالکل بالکل ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا اور پہلے تو پتا ہے نا
ہاں
ہاں ہاں ہاں بولیے پہلے تو ٹھنڈا پانی مٹکے میں سے پی لیتے تھے مٹی کے برتن ہوتے تھے ان سے مل جاتا تھا
ہاں لیکن آج کل تو اتنا نہیں ہے آج کل مٹک بھی زیادہ کوئی لاتا نہیں ہے
اور ہاں جی کیونکہ آج کل نا سارے تکنیکی نئی نئی ہو گئی ہیں ہر کام مطلب کہ پہلے زمانے میں لوگ ہاتھوں سے کرنا چاہتے تھے آج کل تو نا سب ویسا ہو گیا ہے سارا چیز بنی ہوئی آ رہی ہے تو آدمی پریشان نہیں ہونا چاہتا جو چیز مل رہی ہے نا پیسوں سے پیسوں سے خرید کے اس کے اوپر ہی ڈیپینڈ رہتا ہے اور پہلے دیکھا ہوگا آپ نے ا لوگ باغ بجلی نہیں آتی تھی تو بتی نہیں جلاتے تھے وہ دیا وغیرہ بناتے تھے اور لن وغیرہ چلتی تھی اس سے رات نکال دیتے تھے رات میں اندھیرے میں اسی سے اجالا کر لیتے تھے آج کل تو آپ کو پتا ہے لائٹ کے بنا بجلی نہیں ہے تو انوریٹر لگ رہے ہیں بس بجلی نہیں جانی چاہیے ہر وقت بجلی رہنی چاہیے
سوریہ پلیٹ لگ رہی ہے پتہ نہیں کیا کہ آج کل تو ایک منٹ انس ان نہیں رہ رہا ہے بجلی کے اور سب سے زیادہ بجلی کی بربادی بھی کرتے ہیں
ہاں وہ نا پہلے تو پہلے آٹا وغیرہ پیس پیستا تھا کھانا پکانے کے لیے تو نا دادی امی ہوتی تھی وہ بتاتی ہیں کہ ہاتھ سے چ چاکی چلا کے پیستی تھی آج کل تو آپ کو پتا ہے کہ سارا کام ت ویسا ہو گیا ہے نت والا تکنیکی اتنی ہو گئی ہے کہ چکی بھی لائٹ سے چلنے لگی ہیں اور آج کل تو ویسی چکی آنے لگی ہیں جو گھر میں آٹومیٹک چل جاتی لگادو آٹومیٹک کاٹا دیتی ہے سونا سارا آج کل لوگ باگ بجلی کے اوپر بہت زیادہ نربھر ہو گئے ہیں
جی ہاں اور ایسا ہوتا ہے دیکھو بہت ساری جگہ پہ تو ا لائٹ کی بربادی زیادہ کرتے ہیں جن کا ایسا ہوتا ہے نا ڈ ڈائریکٹ جو ٹرانسفارمر ہوتا ہے اسپیسل جو بجلی چلاتے ہیں نا تو وہ ببر وہ ایسا ہوتا ہے نا ان کا بل نہیں آتا ہے پیسے نہیں بننے پڑتے ہیں ہاں تو وہ اس کی بجلی کی بربادی بہت کرتی ہیں ایسے با بلب جل رہا ہے بلب جل رہا ہے جلتے رہ رہا ہے پنکھے چل رہے ہیں چلتے رہ رہے اگر ہمیں ایسا کرنا چاہیے اگر ہم کہیں پہ باہر جا رہے ہیں تو ہمیں ساری بتییاں جلا کے وہ بجا کے رکھنی چاہیے اور سارے اپنے پورے کر کے ایک بار وہ ودوت ایسے لائٹ دیکھ کے ہی جانی چاہیے ایک طریقے سے
ہاں جی جی بالکل
ہمیں اپنی ضرورت کے انوسار ہی بجلی کا اپیوگ کرنا چاہیے جہاں تک میں بولنا چاہتی ہوں
جی ہاں ماشاء اللہ جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا اور نہا آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ا مطلب گھروں کے پاس میں لائٹ ہوتی ہے تو میٹر میں جتنی لائٹ آتی ہے اس کے علاوہ بھی جمپل وغیرہ کے اس سے لے لیتے ہیں لائٹ تو پھر گھر میں کولر چل رہا ہے چل رہا ہے اس میں کوئی بیٹھا ہے نہیں بیٹھا چل رہا ہے لائٹ چل رہی ہے چل رہی ہے کوئی دککت نہیں ہے کوئی مطلب آف نہیں کر رہا اسے تو نا صحیح کہا آپ باہر جو آج کل سمر سیول ہوتی ہے پانی ہے چل رہا ہے تو چل ہی رہا ہے نا تو اسے بہت پتا ہے وہاں دو چیز ویسٹ جا رہی ہے پانی بھی جا رہا ہے فالتو میں اس کا کوئی یوز نہیں ہو رہا اس جگہ اور لائٹ بھی چل رہی ہے نا تو پھر آج کل آدمی ہر طریقے سے ہاں ہر چیز کے اوپر نربھر سا ہوتا جا رہا ہے اسے اپنی اپنے وہ دیکھ رہی ہے اپنے آسانی اور اپنے لیے موج مستی یہ دیکھ رہی ہے اسے یہ نہیں پتا کہ بھوشیہ میں ہمارے لیے یہ بھی اس کے لیے بھی ہمیں بوند بوند کے لیے تڑپنا پڑے گا لائٹ کے بھی لیے بھی بیٹھتی ہیں ایک غلطی کرتا ہے سب کو بھگتنا پڑتا ہے
انشاء اللہ اللہ ہی بچاۓ ہے مطلب ایسا ہوتا ہے نا کی ہمیں آج کل انسان لالچ لالچی زیادہ ہو گیا سوارد پنہ اس میں بہت ہو گیا ہے جیسے کہ مانو وہ اگر
جی جی بالکل
اپنے اپنے فائدے کے لیے نا اپنے فائدے کے لیے دوسروں کا نہیں سوچتا ہے کوئی بھی ہو تو ہمیں نا اب اپنے بارے میں سوچ کے اپنے سے دوسروں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے اب دیکھو میں عام سمسیا آپ کو یہ بتاؤں ایسا نہیں کہ انسان انسان کا دشمن انسان پشو پکشی یہ جانور ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں دیکھ رہا ہے جیسے کہ اب مان لو آپ نے دیکھا ہوا فائیو جی نیٹورک چل رہا ہے چل رہا ہے نا تو اس سے کتنے پکشی مارے جا رہے ہیں
ہاں ماشاء اللہ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے گوریا وغیرہ گھروں میں کتنی دیکھنے کو ملتی چھت پہ چڑیا کبوتر کوئی آتی تھی اگر دانہ ڈالتی تھی تو چگنی آتی تھی آج کل بالکل نہیں ملتا دیکھنے کو میں نے تو پتا نہیں کتنے وقت پہلے ہی گوریا دیکھی ہے
سب سماپت ہوتے یار کتنے چھوٹے چھوٹے پکشی ہوتے تھے بہت پرکرتی کی الگ طرح کی ہی سندرتا تھی لیکن آج کل اتنی ٹکنیک بڑھ گئی اتنی ٹکنیک بڑھ گئی ہے کی سب ختم ہوتا جا رہا ہے برباد ہوتا جا رہا ہے ایک طریقے سے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا اور انشاء اللہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا ابھی جو کسان وغیرہ ہوتے ہیں وہ اپنی فصل بچانے کے لیے کھیتوں میں بھی وہ کرنٹ والی تار لگا دیتی ہیں جس سے پشوؤں کو بھی دکھ دککت آتی ہے اگر ٹچ ہو جائے تو مر بھی جاتے ہیں گھائل ہو جاتے ہیں تو یے غلط ہے نا اور اس میں بھی غلطیاں ہم لوگوں کی ہے جو کی اپنے گھروں کے گائے جانور ہیں ان کو یوز میں لینے کے بعد چھوڑ دیتی ہیں جب تک گائے دودھ دیتی ہے تو باندتے ہیں اگر نہیں دیتی تو اسے باہر چھوڑ دیتے ہیں تو فیر غلط ہے نہیں ہے آم لوگ ہم لوگ ہی اپنے سب کچھ کی دشمن بنتے جا رہے ہیں
ہاں ایسا ہے دیکھو میں آپ کو بتاؤں کی اب دیکھو ہر جگہ آ ایک ایک وہ آسے لائٹ ڈالنے کے لیے کھڑا رہتا ہے پول ٹھیک ہے پول کھڑے رہتے ہیں تو اب ان پے وائرس تار ڈل ڈلے رہتے ہیں اب کوئی پشو اس کے نیچے بندھا ہے یا پھر ایسا کچھ آندھی آتی ہے طوفان آتی ہے وہ گر جاتے ہیں تار تو اس سے بہت سارے پشوؤں کا نقصان ہو سکتا اگر انسان ہو وہ بھی تو اس کو بھی تو ہانی پہنچ سکتی تی ہے نا تو ہمیں نا اپنے حساب سے سافدھانی برتنی چاہیے اور خود کی پرواہ کرتے ہیں ویسے دوسروں کا بھی سوچنا چاہیے دوسرے انسانوں ان سان جانور پچھی کوئی بھی ہو دوسروں کا بھی سوچنا چاہیے خود کے ہت کے بارے میں سوچ کے ہاں
ماشا اللہ میں تو یہی کہتی ہوں کی اگر لائٹ گھر میں جل رہی ہے اگر اس میں کوئی نہیں ہمارے یوز میں نہیں آ رہی تو سے بند کرنا چاہیے جہاں کہیں بھی پنکھا ہے پنکھا چل رہا رہا ہے اگر اس میں کوئی بیٹھا نہیں ہے تو ہمیں دکھ رہا ہے تو ہمیں بند کر دینا چاہیے کوئی اور نہیں کر رہا لیکن ہمیں ہم خود سے کریں گے تو دوسرے کو بھی سیکھنے کو ملے گا ایک دن نہیں کرے گا دوسرے سامنے والا دو دن نہیں کرے گا لیکن جب ہم اس کام کو بار بار کریں گے اور وہ ہمیں دیکھے گا تو میں تو مانتی ہوں وہ ضرور ا دو تین دن میں آٹھ دس دن میں سیکھ ہی جائے گا کرنا
جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے اور ہمیں خود سے چھوٹ ٹے بڑوں کو بھی اگر کوئی نہیں سمجھ رہا ہے تو اس کو باتیں سمجھانی چاہیے ہے کی نہیں
ہاں اگر وہ نہیں سمجھ رہا ہے تو ہم خود کرتے ہیں تو وہ دیکھ کے سمجھ ہی جاتا ہے ایک دو دن نہیں سمجھے گا لیکن بار بار ایک ہی کام کو دیکھے گا تو اس کے دماغ میں بھی آئے گا کی ہاں بھائی کہیں نہ کہیں اس کا سدپیوگ ہی ہو رہا ہے یہ یہ کر رہا ہے تو میرے کو بھی کرنا چاہیے
ہاں ویسے مجھے آپ سے گفتگو کر کے کافی اچھا لگا آپ کے جیسے سوچ کے لوگ اور بھی ہونے چاہیے شکریہ آپ کا
وے آپ نے میر سے گپتگو کرنے کے لیے وقت نکالا اور میر کو بھی آپ سے بات کر کے بےحد اچھا لگا دل خوش ہو گیا اللہ کا شکر ہے اللہ حافج
جی اللہ حافظ